ہ
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام اور بتائیں آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان بچے شور سب کہہ رہی
تو آ رہے
جی آپ میری آواز سن پا رہے ہو
ہاں ہاں بولیے بولیے
جی میری آواز آپ سن
جی بولیے فرمائیے
ہیلو
ہاں بولیے
اب امی جان ابو جان آ رہی م آپ میری آواز سن پا رہے ہو امیدان ابوجان بھائی بھائی جان بھائی ج سب کہ رہی ہےت
ہوں سب
اور بتائیں موسم کیسا ہے یہاں پہ
موسم بارش جیسا ہے
جی ج موسم خراب ہے ہمارے یہاں تو موسم میں بہت گرمی ہو رکھی ہے ماشاء اللہ پر انشاء اللہ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑھتی گرمی کا کارن ہم لوگ ہی ہیں
وہ تو ہے ہی
کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ واگ ہیں جو پیڑ پودوں کو نشٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں انشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے میں خود آج کے سمے میں دیکھوں میں نے کم سے کم پچاس پیڑ لگائے ہوئے ہمارے گھر پہ ایک باغیچہ ہے جہاں سبھی طرح کے پیڑ پیڑ پودے ہیں انشاء اللہ ہم ہم اس باغیچے میں گھومتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں گھومے ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ سبھی جگہ ایسے باغیچے ہوں اور سبھی جگہ پیڑ ہوں جس سے ہمیں آکسیجن لینے میں کوئی دقت نہ ہو جی کچھ آپ فرمائیں
جی صحیح فرما رہے ہو آپ ہاں جی صحیح بول رہے ہو کہ ہمیں نا پیڑ لگانے چاہیے پیڑوں کو کاٹنا نہیں چاہیے جتنے ہم پیڑ کاٹیں گ اتنا ہمیں ہی نقصان ہے ہمیں بہت ساری بیماریاں ہوں گی ہم آکسیجن ہی لے پائیں گے
دیکھو انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ماشاء اللہ کیا آپ فرماتے ہو دیکھو میں تو یہی بولنا چاہوں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے چاہیے پڑ پودوں سے ہمیں کافی فائدے ہیں آپ نے دیکا ہوگا کہ پیڑ پودوں سے ہمیں پھل بھی ملتے ہیں پھول بھی ملتے ہیں انشاء اللہ کچھ دوائیاں بھی اوشدیاں بھی ملتی ہیں شدھ چھایا بھی ملتی ہے اور شھ چایا بھی ملتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم پیڑ جاں ہمارے آس پا پ واتورن میں سیڑ پودے تھ ان شاء اللہ ہم وہاں گھومتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت میں گھوم رہے ہیں مسلہ او مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے آپ نے کبھی ایسا انٹرسٹ فیل کیا ہے آپ کبھی ایسی جگہ پر گئے ہو جہاں چاروں طرف پیڑ پیڑ ہو ہریالی ہو ماشاء اللہ کیا مزہ آتا ہے
میں نہیں گئی مجھے تو ڈر سا لگتا ہے یہ ہریالی وغیرہ ہوتی ہے ان میں چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں ائی یہ مجھے پزند نہیں ہے
جی انشاء اللہ یہ ہوتے ہیں مگر یہ کیڑے جیو جنتو انشاء اللہ یہ کہاں رہیں گے یہ بھی در پ ہی رہتے ماشاء اللہ یہ ہمیں کوئی بھی ہانی نہیں پہنچای یہ سب
تو مجھے ڈر لگتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ چھپکلی وغیرہ ہوتی ہے ان سے تو اتنا ڈر لگتا ہے چھپکلی سے تو یہ بہت زیادہ
دیکھو ماشاء اللہ آج کے سمے میں ہمیں مجھے تو آج کے سمے میں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے زیادہ تر ہے مجھے لڑکیوں سے ہی ڈر لگتا ماشاء اللہ ہمیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے دیکھو آپ کو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے سمے میں اگر ہم پیڑ پودے نہیں لگائیں گے تو ماشاء اللہ جو آگے آنے والی جنریشن ہے وہ خطرے میں چلی جائے گی اگر آج کے سمے میں زیادہ پیڑ ہوتی ہے تو بارش ہوتی موج موسم کا مزاج ہی کچھ الگ ہوتا موسم ٹھنڈا سہانا ہوتا جی کیا فیل کرتے ہیں ہم مگر کیا کرے ان شاء اللہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے ہمیں کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تو ود ان شاء اللہ آپ نے اس سال کتنی پیڑ لگائے ہوں گے آپ مجھے بتا سکتے ہو کیا
میں نے تو اس سال دو تین ہی لگائے ہیں بس زیاد نہیں لگایا کیونکہ میرے پیڑ کاٹ ہی نہیں تو میں لگائے بھی نہیں
انشاء اللہ یہ آپ کی سوچ ہی خراب ہے ایسا نہیں اٹھا ہے کہ آپ نے پیڑ کاٹے ہے آپ دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے پیڑ کاٹے نہیں ہے تو
میں نے پیڑ کاٹے بھی نہیں پھر بھی دو تین لگائے تو میری سوچ خراب ہے
ماشاء ال یہ آپ بالکل صحیح بول رہے پھر بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پیڑ نہیں کاٹے تو ہم پیڑ نہیں لگا ماشاء اللہ میں نے ابھی تک اپنے جیون میں کسی بھی پیڑ کو کوئی خرانچ تک نہیں پہنچائی پھر میں پچاس سو پھر لگا چکا ہوں کیونکہ مجھے میں پیڑوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتا ہوں اور پیڑوں کا پالن پوشن ایسے کرتا ہوں جیسے وہ میرے بچے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں پ پودے ان میں جیسے پیڑ پودوں میں میری جان بچتی ہے ان شاء اللہ میں کیا کروں مجھے مجھے وہ بہت پسند آتے ہیں اور میں تو یہی لوگاؤں سے پھیلنا چاہوں گا ا وہ پیڑ بہت ہی زیادہ ہی لگا ہے آپ بھی لگاؤ آپ اپنے امی جان کو ابو جان کو اور زیادہ ترح آپ اس سے زیادہ اپنے شوہر کو بھی سمجھائےیں کہ وہ بھی پیڑ پودے لگائےیں وہ اچھ اا رہے گا کچھ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں
میرے سوہ نا بجی رہے تھ ہے انہیں کام بہت ہوتا ہے تو وہ کر نہیں پاتے ہیں ایسے ایسے کام نہیں کر پاتے ہیں وہ
جی انشاء اللہ میں
اور میں بھی بزی رہتی کیونکہ میری شہزادی شہزادے ہیں ان کا کھانا پینا نہانا پڑھنا بیجنا بسار
بالک میں دیکھو ہمیں سمے نکالنا چاہیے ان شاء اللہ ایسی چیزوں کو اگر اگر ہم ایسا ہی سوچتے رہے کہ ہم بھیجی ہیں ہم پیڑ پودے نہیں لگا پائیں گے تو ہماری پرکرتی نشٹ ہو جائے گی ہمارا پریاورن ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ اگر پریاورن ختم ہو گیا تو تو مانو جیون ختم ہو گیا ہم خود اس کا مطلب ہم تم ختم ہی ہو جائیں گے ان شاء اللہ اگر پیڑ پودے سلامت ہیں تو ہم تم ہے نہیں تو کچھ نہیں ہے پیڑ پودوں کی اہمیت آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہو ان شاء اللہ آپ کو پیڑ پودوں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے بر پھر
جی صحیح فرما رہے ہو تھ پیڑ پودے تو لگانے چاہیے پر مطلب کہ ہمیں کاٹنی بھی نہیں چاہیے ہم جب کاٹیں گے نہیں اور پیڑ پودے لگائیں گے تو کتنے پیڑ پودے ہو جائیں گے اس سے میں اچھی چھایا اچھی آکسیجن چا فول فال سب کچھ مل جے گا دوائیاں بھی ملیں گی اسدھی وغیرہ سے طبیعت وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے
جی جی آپ یہ بتائیں یہ وایو پردوشن کس کن ہو رہا ہے ان شاء اللہ آپ کو کچھ پتا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے سے ہو کیا مجھے آپ کو آپ سے کچھ سیکھنے کو ملے گا
ہاں بائی بیر سر چتریاں وغیرہ ہیں کار بخانے وغیرہ ہیں پلاس وغیرہ ہے سے بھی ہوتے ہوتا ہے پ پارٹلوں سے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ فیکٹری وغیرہ ہوتی ہے ان میں دھوئیں وغیرہ نکلتے ہیں کارخانوں سے ان سے وہ دھو مان م جاتا ہے اس سے ہمارا بھائی پردوشر ہوتا ہے جس سے ہمیں بہت ساریاں بیماریاں بن جاتی ہیں م
ماساء اللہ ماساء اللہ انشاء اللہ شن اللہ آپ بہت اچھا فرما رہے ہو میں آپ کو بتاؤں کہ دعاں پردوشن کس کارن ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکو دھواں پردش ویو پردوشن اس کا ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بازار جاتے ہیں انشاء اللہ پولییتھیین پلاسٹک کا پلاسٹک کی جو پولیتھیین آتی ہے ان کا استعمال کرتے ہیں انشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں بازار جانا چاہیے تو گھر سے خود کوٹن بیگ لے کے ج اس میں سامان لے کے آ ان شاء اللہ ہم پوالیتھیین کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں تو خود پلیتھیین میں بازار جاتا ہوں تو کوٹن بیگ لے کے آا ہوں انشاء اللہ میں نے کل آج کے سم میں ابھی تک کوئی پولیتھین نہیں خرید ہے نہ بلکہ میں خریدنا چاہوں گا اگر اس پوالیتھیین کو ہم کہیں پیڑ پودوں گے بھیج دیتے وہ ہم کہیں پھیر دیتے تو انشاء اللہ وہ گل بھی نہیں پاتی اس سے مرگا بھی ہماری انپجا ہو جا جکتی ہے اس لیے میرا
ہاں مٹی بھی ہماری مٹی بھی ان پوجا ہو جاتی ہے ج سے ہماری کھیتی اچھی نہیں ہو پاتی میں کھیتوںیں پلاسٹک وغیرہ یا پوالتھیین وغیرہ نہیں ڈالنی چاہیے
جی انشاء اللہ ماشاء اللہ آپ شی فرما رہے ہو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں پانی کا پردوشن بھی اس قدر ہو رہا ہے کہ کیا بتیں آپ کو ندی نالب کو تالاب ندی نالاب کوور تالاب ساگرر اتدی میں اتنی گندگی ہو رہگی ہے ماشاء اللہ کیا کرے ان کا پانی پی تو سک ہو ہی نہیں بلکہ اس کو دیکھنے میں بھی ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ الٹی سی آنے لگتے ہیں ماشاء اللہ ہمیں اس پانی کو بھی شھ رکھنا چاہیے ہمیں اس میں کوڑا کررکٹ پلیتین کچھ لوگ تو اتنے خود گرج ہو گئے گاؤوں میں کہ کچھ پوچھ م جیسی کوئی جیو ہے وہ ختم ہوا تو اسے پانی میں پھینک دیتے ماشاء اللہ اتنی بدبوودار پانی ہو جاتا آپ نے پانی کی آپ ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے آپ نے دیکھا ہوا کہ کن شہر ہیں جہاں پانی کی اتنی قلت ہے ہو رکھی ہیں کہ لوگ واق پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں ان شاء اللہ ہم لوگ ہم نہیں تم لوگ ہم لوگ تو پانی بچا رہے ہیں لیکن تم لوگ ہو جو پانی کو ویسٹ کر رہے تو ان شاء اللہ میں آپ اچھ یہی
آ آنے والی جنریشن جو ہمارے نے ان میں بچے ہوں گے ان شاء اللہ ان کو بھی پانی ملے گا نہیں تو وہ پانی کے لیے طرح جائیں گے تو ان کا جیون ویس ہی ختم ہو جائے گا تو وہ یہی بولیں گے ہماری امی جان ابو جان بھائی جان ان شاء اللہ ہمارے لیے انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ساری پرکرتی ہی ختم ہو جائے گی جی کچھ آپ فرمائیں کچھ آپ بھی فرما دیں تو اچھا رہے گا آپ کا مزاج کچھ مجھے الگ سا لگ رہا ہے آج
نہیں مطلب کہ صحیح بول رہے ہو ہمیں پانی وغیرہ تو دوسر
جی انشاء انشاء اللہ بالکل نو اللہ وہ کیا کہتے ہیں انشاء اللہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہا تو ہمارے اللہ نے چاہا تو ہمارے آگے بھی بات ہوتی رہے گی اور خدا آاظ اپنے شوہر کو اپنی امی جان کو امی جان کو بھائی جان کو سب کو اللہ حافظ بولنا میری طرف سے جی ہوتا حافظ اللہ اللہ حافظ
خدا حافظ
اللہ حافظ
اچھا